ہلو وعلیکم السلام بڑھیا ہیں خیر سے ہیں
جی ہم بھی بڑھیا سب بڑھیا آپ بتائیں کھانا کھا لیا
ہاں جی کھانا
کیا کھایا تھا پوچھ نہیں بھول گئی تھی
ہاں ہے نا میٹھا خا اور کھیر اور سبزی ج آلو آلو
اچھا یہ بنائی ہے آپ نے
نہیں یار ہم لوگ دعوت کھا کے آئے نا
ار ہاں میں بھول گئی سور ساری ہمم ابھی بس کر رہے آپ ن جکا نا آلو ب تو مجھے بھی یاد ہے کہ میں ب آلو ہی بناؤں گی
مجھے ویسے صحیح بتاؤں بس میرا آگر دیکھا جائے میرا ہیلتھ کافی ویٹ والا ہو گیا ہے مطلب میں موٹی ہوتی د رہی تھی لیکن ابھی میں نے اپنے اپنی باڈی کا بہت خیال رکھنا شروع کرتی
اچھا کیسے کیا کرتی ہو آپ
ایکچولی میم میرے سے کوئی ایکسرسائز نہیں ہو پاتی اسرسائز اس لیے نہیں ہو پاتی کیونکہ میں آٹھ سوا آٹھ بجے نکل جاتی ہوں گھر سے ہاں اور شامپو پانچ سات بجے گھر آ پ جی ھر سیدھا گھر میں گھسنے کے بعد آپ
نہ چس ل کیاؤ
ہاں آفس کا پھر بھی بہت سارا کام رہ جاتا ہے پھر اس کو لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے کرتے رہو تو دو چار گھنٹے اس کے لیے بھی چاہیے تو میرا تو اس لیے ویٹ ویٹ بڑا ہے کیونکہ نا میں زیادہ تر بیٹھی ہی رہتی ہوں ہے نا
تو آپ نےپ لوس کیسے کیا
لوس کرنے کا وہی تو بتا رہی ہوں ابھی میں نے کیا ہے کہ فائبر فائبر کھانا اسٹارٹ کیا ہے
اچھا کیا کیا کھاتے ویسے آپ موسٹلی
موسٹلی میں چنے کی دال کھا رہی ہوںزینٹ میں اور چنے کی دال میں ایسے نہیں ساری دیکو ایسے تو مجھے بھی پتا ہے کہ میرے سے سوکھی نہیں کھائی جائے گی تو میں ابھی اس میں پیاز ج ٹماٹر نبو کر رس اس تھوڑا سا س ن مک
مطلب بول بوئل تال میں
بین بئل انلی
صرف بگی ہوئی دال میں
دی ہوئی گال میں
مطلب اس سے اوور نائٹ بھی ہوتے ہو
اوبور نائٹ
تو کچی کچی لگتی پھر آپ کو ک
نہیں لگتی میں بتا تو رہی ہوں اس کا پہلے آپ اس کو خودھو کے نکالو گے نا فائبر کو فائبر ایک مٹھی فائبر آپ گھر آؤ گے تو دو مٹھی ہو جاتی ہے وہ ہے نا
ہاں ہاں
تو اس سے پہلے کھیرا کھؤ اسس کو کھانے اس سے پہلے ٹھیک ہے میں ون کھیرا لیتی ہوں پورے دن میں ایک ہی کھیرا پر ڈے بس اور میں ایک روٹی کھاتی ہوں الی صب مارننگ میں باقی شام کو کچھ نہیں کھاتے پورے دن میں پھر وہی جو فائبر ہے اس سے بھوک ہی نہیں لگتی وہ جو ایک ایک مٹھی وہ فائبر لیا پورا اس میں نے ایک ٹماٹر کاٹا ایک پیاز کاٹا اس میں تھوڑا سا سندا نمک ملایا اور اس کے سھ میں اوپر سے تھوڑا اگر مرچی ہو جائے گا تھوڑا سا ہی معمولی سا مرچی یا کوئی بھی مسالہ میں ل لوں
پھر تو آپ بہت اسٹرک ڈ ایڈ کر رہے ہو میرے حساب سے تو
اور اس میں تھوڑا سا نیمبو کا رس نچوڑ کے تو تھوڑا سا اچھا ہو جاتا ہے جیسے چاٹ بیچنے والے آتے ہیں نا اس طریقے انٹرسٹنگ سا ہو جاتا ہے تھوڑا
پ پ جی پھر تو آپ لیکن پھر بھی آپ بہت بہت انٹرسٹنگ مطلب بہت زیادہ ٹائٹ ڈائٹ کر رہ ہو میرے حساب سے تو
ہاں تبھی تو تھوڑا سا کم ہوا ہے
میرا تو بالکل بھی نہیں ہے ڈائٹ میرے سے پوچھو گے نا میرے کو تو میرے کو پوچھنا مجھے تو چاہیے پر دو پراٹھے ناشتے میں ہے کھوئی سے بھی ہو اس کے بعد دوپہر کے مجھے چاہیے دال چاول یا چھولے چاول یا کڑی چاول یا راما چاول اس کے بعد ایوننگ میں مجھے کچھ فاسٹ پٹ چاہے نائٹ میں مجھے پھر کھا چاہے
چاول تو خیر میں کبھی نہیں کھاتی کبھی بھی نہیں کھائی
بہت اچھی بات ہے میرے کو تو بہت گندی عادت سی ہے چاول کی
اور فاسٹ فوڈ کا جیسے پورا کہتے ہیں لگام لگا رکھا ہے
فاسٹ فوڈ میں میں موموز زیادہ آپ نے کھا فاسٹ فوڈ
میں کہ تو رہی ہوں موموز مجھے کافی پسند ہے اور وہ بھی بہت زیادہ تیکھا والا س بلے ہی بیمار ہو جان ابھی پرزینٹ میں آٹ دن سے بند کر رکھ ہے
اور یہ ب موموز مجھے دو دن ہو جائے فاسٹ فوڈ نہیں کا لگتا ہے کچھ کھایا ہی نہیں ابھی
آپ کو پتاہ ہے موموز تو لڑکیوں کی پیراسیٹامول ہوتی ہے
ہاں ہاں بالکل صحی کاا میں بہت فوڑی ہوں میں بہت کھاتی ہوں بہت بہت کاتی ہوں میں مطلب اگر مجھے تم آپ بولو گے نا کہ صبح ت یہ پراٹھے کھا لو چار آلو کے میں کھا لوں گی مکھنیاں گھی چاہیے وہ لوے نا کہ پہل کھانا ہے کڑی چاول میں وہ بھی کھا لوں گی پھر ب لوگے نا موموز کھانے چاہے میں فل پلیٹ موموز بھی کھا لوں گی پھرون رات کی چاول کھانا ہے ہاں چاول دے دو روٹی بنتا مجھے اتنا کھاتی ہوں میں
میں تو خیر پہلے بھی دو روٹی سبح کھی ت دو ہی شام کو کھاتی تھی لیکن میرا بیٹھنا زیادہ ہے نا اس چکر میں تھوڑا سا ویٹ بڑھے اور ویٹ بھی نہیں بڑھ رہا ہے میرا سب سے زیادہ پیٹ بڑھ رہا تھا
مطلب فیٹ فیٹ زیادہ ہو رہا ہے
سٹ زیاہ ہوتاا
میں نے بھی سنا کہ جیسے آپ پروٹین ایڈ کرو نا اپنے کھان میں تو آپ کا ویٹ لاس بہت جلدی ہوتا ہے پروٹین ایڈ کرنے سے میں سوچا ہے کہ آپ تو تین ایگ میں
ہوں بالکل
پی میں نا پین ہو رہا ہے لیکن پند بہت جیا تھا پن مج بھی اچھا ہے تھا میں نے تین سال سے نہیں آیا لیکن اب میں تھوڑا ویٹ لوس کے لیے اسٹارٹ کروں گی اب
ایکچول میں نا جو پنیر ہوتا ہے نا آج کل وہ پنیر تو آ نہیں رہاتا کوئی پتا ہے دوسرا ہاں تو اس چکر میں میں تو پنیر کو زیادہفیئر نہیں کرتا ٹھیک پنیر کھانا ہی چاہیے
ہاں صحیح بات ہے میں تو گھر بنا لیتی ہوں پتا کیسے دودھ پھٹ جاتا ہے نا تب پڑ جاتا ہے پھر گھر بنا لیتے ہیں
بالکل بالکل سحی فرمایا
بازار سے تو تھڑا کم مطلب پتا نہیں بازار کا پا کھٹا کھا سا بھی لگتا ہے پ نہیں نہیں آتا اچھا نہیں لگتا توھر والتا ہے
ہاں ب بالکل صحیح فرمایا آپ نے اور دوسر را یہ بھی ہے دیکو میں پنیر تو سب سے زیادہ میں کھاتی ہوں دال
اچھا تو آپ کا کتنا کتنا ہوا آپ کا لاس ویسے کتنا ویٹ لاس ہوا آپ کا اس ڈائٹ سے آٹھ دن میں
میری جو انگیجمنٹ ہوئی تھی نا سے لے کے میں نے ون منتھ میں دو کلو بڑھایا تھا
کیوں گیند کیوں کیا
اب بڑھ گیا پتا نہیں کیسے بڑھ گ ایک دم ج اور وہ دو کلو کم کرنے کے لیے آٹھے دن میں نے بھکرا دو کلو کم ہو گیا
بہت پت نہیں کیسے ڈال لیتے ہو بکیں تو پھر بھی آپ کا ابھی ان آٹھ دنوں میں کتنا کتنا لوس ہوا ہوا کچھ جیے
ہاں میں بتات تو نہیںی ہوں دو دو کلو ہو گیا ہوں آ س ن سارے کپڑے اور پھر و ٹھیک کم نہیں ہوا ہے ویٹ کے ساتھ ساتھ جیسے میرے کندھے تھے ہاں جو میرے کندھے تھے نا وہ سب سے زیادہ فیڈ میں جو ویلی فڈ تھا وہ پورا کم ہو گیا
پیر بھی میرے پتلے ہو گئے مطلب ایک طریقے سے دیکھنے میں تھوڑا ٹھیک ٹھاک لگ رہی ہوں
مطلب آپ کا نا فیٹ لاس ہوا ہے ویٹ لاس نہ ہو کے نا فیٹ لاس ہوا ہے
ہو
بہت اچھی بات ہے آپ نے مطلب آٹھ دن میں دو کلو کم کر لیا بھائی بہت بہت اچھی بات ہے
ا چائے بھی نہیں پی میٹا ج اتنا بند کر دیں گے اتنا زیادہ ہو جائے گا صحیح میں چائے بھی نہیں پی رہی آج کل آٹھ دن سے آٹھ دن سے جبک میں پتا ہے چائے کتنی بار پیتی تھی بالکل نہیں پیا پتا ہے میں دو دو بار تو صبح پیتی تھی چائے ایک بار دن میں ٹھیک ہے اور ایک بار شام کو گھر آتا مجھے چائے چاہیے ہوتی ہے اب چاروں چائے بنتے
بہت بہت یہ پھر تو یارا آ پانی ان ٹیک زیادہ کرتے ہو گے
ہاں پانی زیادہ پی رہی ہوں اور پانی کے ساتھ صبح صبح جیرے کا پانی ہے سوف کا پانی ہے اجوائن کا
ہاں ہاں صحی بات ہے واک بھی کرتے ہو گے لائک ہاں چیا سٹ اور گند گتییرا افورڈیبل بھی ہے نا
ہاں تو بس وہی چیز ہے اور تھوڑا سا یوز کرنے والی ہوں
اور مجھے نا ٹپس مل گی آپ سے اب میں بھی ویٹ لاس کر موٹیویٹ ہو گئی موٹ لس کے لیے مجھے بھی کرنا ہے میری مطلب پرانے اتنے اچھے جینس پڑی ہیں ٹاپ پڑے ہیں میرے کو فٹ ہی نہیں ہوتا کیونکہ موٹی ہوگئی نا پہلے سے اس لیے
ا ا اپن تو گاؤں میں رہتے ہیں میں تو کبھی جینس ہی نہیں پہنا
اچھا سوٹی پہنتے ہو آپ
ہمیشہ میں تو سوٹ شلوار پہنتی ہوں ہوں
تو آپ کی شادی اب ہوگی کہاں شہر میں یا گاؤں میں
گاؤں میں ہو رہی ہے اور اس لیے تو ویٹ لوسٹ کر رہی ہوں کیونکہ نا ہمارے جو ہسبینڈ ہیں وہ ہم سے سوکھے سااکے سے دیکھ نہیں ساڑی بھی پہننی پڑے گی اور پھر ساڑی میں تو خیر میں پتلی دکھتی ہوں کافی ہیڈ دکھتی ہے میری کافی سندر بھی لگتے ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہسبینڈ تھوڑاو ایسا لگتا ہے تو سارے لگ ہیں بولتے نہیں شاید ہاں یار تھوڑا اچھا نہیں لگتا ہے نا کہ وہ
پھر یہ بھی ہے نا کہ زندگی میں تو کوئی ایک ہی تو شادی اس میں اگر فوٹو اچھی نہیں آئے تو کیا فائدہ اگر اب اچھا نہ دے تو کیا فائدہ
اور یار یہ سوچتے رہے نا کہ شادی کے ٹائم پہ کر لیں گے تو نہیں ہو پائے گا پہلے سے ٹرائی کرنا پڑے گا نا
بالکل بالکل آپ بہت پہلے سے بہت اچھے سے ریڈی ہو رہے ہو دیٹ وااز گڈ اچھا سا لہنگا ونا ڈسائڈ کر کے بڑیا سا شاابنگ وغیرہ تو ہوگی ہوگی آپ کی
کبھی کہاں سے یار کبھی کریں گے
پہل ویٹ لاس کرو نا اس کے بع لوگ تھ تو تھوڑا فٹ آ جائیں گے کپڑے
ہاں ا تو سسرال والے لے کے آئیں گے اپنینا تھوڑا سا ادھر سے تو تھوڑا کم ہی دیتے ہیں مائ کے پاس سے تو لیکن پھر بھی میں تو اد
لیکن پھر پتا گاؤں کے کلچر میں اور شہر کے کلچر میں بہت فرق ہے ہے نا جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ ہمارے یہاں ہم نے آج جینس نہیں پہنی آپ نے تو مطلب میرے حساب سے تو کوئی لڑکی مطلب پہنتے ہی نہیں ہوں گے نا
نہیں خوب ساری پنتی ہیں ل میں نے ہی نہیں پہنی
اچھا تو مطلب جب آ چھوٹے تب کسی نے پہنی نہیں ہوگی نا تب کم ہوگا آپ تھوڑا پڑ گیا اس کا تھوڑا کریز
اب بڑ گیا ہے کریز بہت زیادہ ہو گیا ہے جن سےنے کا لیکن اپن کیاتے ہیں وہ گھر سے باہر رہتے ہیں جو کرنے جاتے ہیں اسکوٹی سے نکل رہے ہیں چشمہ لگر نکل رہے تو تھوڑا سا کیا ہے لگوں کی الگ طریقے کی نظر رہتی ہے تو ہمیں لوگوں کی نظر اپنے اپر نہیں پاے پنی یار
ہاں پھر ایسا ہوتا ہے نا کہ جو لڑکی باہر کام کرنے جاتی ہے اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہے اور وہ اچھے پیسے کم رہی ہے اچھے کپڑے پہن رہی ہے تو لو پھر سے غلط بولنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں
جی جی ابھی نا ہماری یہ والی بات تو پوری ہوی ہم دوبارہ کال کریں گے سادا والے کو
جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے اوکے ٹھیک ہے خدا حافظ
فی